ہیلو
او یار
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کیسی ہیں
میں ٹھیک ہ آپ سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم کھیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں
جی ہاں کھیل ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے
آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے
مجھے بیڈمنٹن بہت پسند ہے اور آپ کو
مجھے کرکٹ بہت پسند ہے میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں
بہت خوب کرکٹ تو ہندوستان میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل ہے
بالکل کیاپ اب بھی روز بیڈمنٹن کھیلتی ہیں
جی ہاں میں روز شام کو قریب ایک گھنٹہ بیڈمنٹن کھیلتی ہوں
اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہوگی
جی بالکل کھیل انسان کو تندرست اور چست رکھتے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے کھیلوں سے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی ترقی ہوتی ہے
کیا آپ کسی مشہور کرکٹر کو پسند کرتے ہیں
جی ہاں مجھے سوریہ وونشی بہت پسند ہے ان کی محنت اور لگن قابل تعریف ہے
مجھے بھی ان کی کھیل بھاونا بہت اچھی لگتی ہے
اور آپ کو کون سے بیڈٹ پند
مجھے پی وی سندو بہت پسند ہے انہوں نے دیس کا نام روشن کیا ہے
بالکل ان کی کامیابی نوجوانوں کے لیے مثال ہے
کیا آپ نے کبھی کسی کھیل پرتوگتا میں حصہ لیا ہے
جی ہاں میں نے اسکول کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا
اچھا بہت ٹھیک ہے آپ کی ٹیم کا پردرشن کیسا رہا
ہم سیمی فائنل تک تو پہنچے تھے حالانکہ ہم جیت نہیں پائے لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا جیسے کہ سیمی فائنل میں جا کے ہم کو کیسے پردرشن کرنا ہے اور کیسے مطلب فائنل کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے یہ سب اور آپ سنائیے
جی یہی کھیلوں کی خوبصورتی ہے ہار اور جیت دونوں سے سیکھ ملتی ہے
بالکل کھیل ہمیں صبر محنت اور ٹیم ورک سکھاتی ہیں
اور آتم وشواس بھی بڑھاتی ہے
ہاں کیا آپ کو کھیل دیکھنا اھی پسند ہے
جی ہاں خاص طور پر بیڈمنٹن اور کبھی کبھی کرکٹ بھی
میں تو بڑے میچ کبھی نہیں چھوڑتا
اچھا کھیلوں کی وجہ سے لوگوں میں جوش اور اتساہ
ہیلو
ہیلو
آواز تھوڑی کٹ گئی ت دوبارہ بتانا کیا کر رہی ہوں
اچھا میں یہ بول رہی تھی کھیلوں کی کھیلوں کی وجہ سے لوگوں میں جوش اور اتصاہ پیدا ہوتا ہے
ہاں صحی کہا کھیل لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب بلاتے ہیں
میرے خیال میں نا ہر چھاتر کو کسی نہ کسی کھیل میں ضرور حصہ لینا چاہیے
ہاں جیسے کہ میں نے لیا تھا اگلی سال میں نے لیا تھا مطلب اسکول سے گئے تھے ہم کہیں دور گھومنے کے لیے ادھر مطلب ایک بیڈمنٹن اور کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا جی میں نے اپنے کرکٹ میں ٹورنامنٹ میں سال لیا
میں آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں
اور سنائیے کھیلوں کے بارے میں
کل کل آئی پی ایل تھا تو آپ نے دیکھا تھا
ہاں میں نے دیکھا تھا
اچھا تو آپ کو کیسا مطلب آپ کی کون سی ٹیم تھی
میری ایسے نہیں بتا سکتی کیوںک ویسے تو میں اپنی راستھان کو سپورٹ کرتا ہوں بٹ کھیلوں کے بارے میں تو اپنی آر سی بھی جیت گئی تھی شاید میرے کو اتنا نہیں پتا میں سو گیا تھا
اچھا کیا
ہیلو
کیا کہہ رہے ہو آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے
ہیلو
ہاں بولیے
آواز نہیںیاری
ہاں اب آ رہی ہے اب بتائیے
ہاں تو ہمیں بھی کھیل کافی منورنجک لگتے ہیں میری تو سب سے اچھی جو ہابی ہے وہ کھیلی ہے گیمس ہیں
اچھا میری ہابی کھیل تو نہیں ہے بٹ میری ہابی جیسے ڈرائنگ کرنا ہے
اچھا نہیں میرے کو میرے بچپن سے ہی پسند ہے یہ چیزیں
اچھا بچپن سے سبھی کو کھیلیں ڈرائنگ کتابیں بہت کچھ
لیکن ایسا ہوتا ہے نا بڑے ہو کے یہ چیزوں کا جوش کم ہو جاتا ہے لیکن میرے اندر ابھی بھی وہی جوش ہے
اچھا
ہاں
اور سنائی
ایک کھیلوں سے دیوانگی سی ہے میرے کو کہ نہیں
ہاں
ہاں باقی کسی کام میں میرے کو اتنا جلدی من نہیں لگتا میرا
ہاں سی کر رہے ہو ویسے تو
کیا
ویسے صحیح کہہ رہی ہو کہ مطلب کھیلوں میں سبھی کا من لگ جاتا ہے بٹ پڑھائی میں نہیں لگتا ہے تو کسی کسی کا
ارے نہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹارٹنگ سے لے کے انینڈنگ تک صرف کتابوں کا
اچھا
سوق ہوتا ہے
اچھا آپ کو آپ کی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں آپ کو کٹھنائی ہوتی ہو
ہاں میرے سب سے زیادہ میرے کو میتھ ہے نا میتھ اس میں بہت سمسیا ہوتی ہے میں کتنی بھی کوشش کر لوں میرے کو کبھی آتا ہی نہیں ہے ڈھنگ سے سولو کرنا
اور میرے کو میتھ بہت پسند ہے
مے سے نہیں ہو پاتا میت
اچھا
ہاں میں جتنا میں جتنے زیادہ زیادہ کوشش کرتی ہوں اتنی ہی زیادہ اس میں پھنستی جاتی ہوں
سی کہ کئی کئی لوگوں کو میتھ پسند نہیں ہے کئی لوگوں کو میتھ پسند ہے بٹ میرے کو میتھ پسند ہے بٹ سائنس نہیں ہے میرے کو پسند
میں نے میتھ سے بچنے کے لیئے سائنس لی تھی میرے کول سائنس میں بچپن سے ہی انٹرسٹ ہے
اچھا تو سائنس میں تو فزکس آئے گی شاید
ہاں سائنس میں فزکس کیمسٹری بو
ہاں تو آپ کو فزکس میں مطلب من لگ جاتا ہے اس میں بھی تو شاید میں تھا تھا
نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا فزکس میں میتھ نہیں ہوتا لیکن جو ایکویشن سالو کرنی ہوتی ہے وہ فزکس کے مطلب تھوڑا میتھ کے بیس پہ ہی ہوتی ہے لیکن فزس ہم کر سک
اچھا
ہاں اور
اور سنائیے
آپ سنائیے میرے کو تو ایسا ہی ہے کہ ہاں فزکس کیمسٹری میرے کو یہ تینوں ہی سبجیکٹ اچھی لگتی ہے فزکس کیمسٹری بایو
اور بتائیے آپ کو کون سی اور ادر سبجیکٹ ہوتی ہیں جیسے ڈرائنگ الیکٹرانک کون سی آپ کو پسند آتی ہے
میرے کو باقی کی سچ بتاؤں تو میرے کو پڑھائی ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے
باقی کھیلوں میں آپ کا انٹرسٹ بہت ہے
ہاں میرے کو کھیلوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے
آپ کوئی ایسا میچ کھیلی ہو جس میں آپ ڈسٹرک اسٹیٹ کہیں تک گئی ہو سیمی فائنل فائنل
بالکل مجھے اپنے گاؤں کی سادگی بہت پسند ہے یہاں کی ہوا صاف ہے چاروں طرف ہریالی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں
ہاں ٹھیک ہے ہرمیک گاؤں کی صبحب کا منجر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے سورج نکلتے ہی کھیتوں میں کام شروع ہو جاتا ہے اور چڑکی چڑیوں کی چہچاہٹ ہوتی ہے وہ کتنی سہانی لگتی ہے
جی ہم بالکل آپ سے بولنا چاہیں گے کہ آپ کبھی ہم سے ملیے تو ہم آپ کو ہمارے گاؤں کی سادگی دکھائے
اچھا تو دیکھتی ہے کب ہوئے گی ملاقات دیکھتی ہے کب ہوئے گی ملاقات
بالکل ہمیں آپ کی ملاقات کا ب صبری سے انتظار رہے گا آئیے گا تو کال کر کے آئیے گا تاکہ ہم آپ کی فیورٹ جو بھی چیزیں ہو وہ کریں پسندیدہ
آپ مطلب گاؤں سے یہ تو میرے کو گاؤں کا کھیت دکھانا میں نے گاؤں کے کھیت بہت پہلے دیکھے تھے
بالکل بالکل میں آپ کو کھیت دکھاؤں گی اپنے جو گاؤں میں کس طریقے سے رہن سہن ہے سب آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے
اوکے
ہاں آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا شکریہ
شکریہ آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا
جی خدا حافظا
خدا حافظ پھر ملاقات ہوگی
جی